ہیلو
ہلو جی
ہلو کیس ہاں کیسی ہیں آپ
ارے ٹھیک ہے تم سے ایک مشورہ کرنا تھا ڈاکٹر کو آج کل بہت کیسے ہے رپورٹ کل میں نے جانچ کروائی تھی بلڈ بہت کم ہے شگر بھی ویسا ہی پڑ رہا ہے سب کا
ہ شوگر بھی ہے کیا
شوگر بالکل بورڈر پے ہے
اچھا میں تو زیادہ دوائی وائی کھاتی ہوں جب زیادہ بیمار ہو جاتی ہوں تب کھاتی ہوں تب تک تو میں ایسا ہی نارمل نارمل اپنا گریلو تھوڑا اپائے کرتی ہوئی مطلب جیسے بلڈ ولڈ شریر میں کم ہو جاتا ہے نا تو مطلب ویکنیس ہونے لگتی ہے تو مطلب پتا چل جاتا ہے اپنے آپ کی اب میں بیمار ہونے والی ہوں اس لیے میں تو پہلے سے ہی مطلب
تو لگتی ہیں ایک سب سے زیادہ میری کیوری میں انفیکشن
سارے جاچے کریں جاچے
اب زیادہ سے زیادہ اپنے شریر پہ آپ دھیان دیجیے کیونکہ مطلب اگر شریر پہ دھیان نہیں رہے گا تو
اصل میں ٹینشنیں میں بھی بہت رہتی ہیں
کو کوشش کریے زیادہ ٹینشن لینا بند کریے کیونکہ یہ تو زندگی بھر کا رہے گا ٹینسن جب تک ہم لوگ رہیں گے یہا دھرتی پہ تب تک ٹینشن ہی ٹینشن رہے گا کیونکہ چاہے چاہے چھوٹے ہو اچھا ڈاکٹ ر تویار ڈاکٹر تو سب اچھے ہوتے ہیں ڈاکٹر کی تو کوئی مطلب وہ بات نہیں ہے لیکن مطلب کسی کسی کی دوا سوٹ کرتی ہے کسی کسی کی نہیں کرتی ہے
یہ تو بات بالکل صحیح ہے نا
جانے تو وہ ڈاکٹر بہت اچھا دسا ہے کہتے بہت خراب ڈ
ہاں
کی کمی ہے جی صحی ساری بھی
ارے بہت
اس سمے گرمی کا ٹائم ہے نا تو اس سمے ویکنیس سر درد یہ سب تھوڑے تھوڑے دکھ تو بہت ہوتے ہیں ارے میں اتنا پریشان ہو جاتی ہوں مطلب تھوڑا کام وام کر کے توب میں آتی ہوں اپنا پہلے نیمبو پانی بنا کے اس کو میں پیتی ہوں ایک گلاس ٹھنڈا اس کے بعد تھوڑا ریلیکس کرتی ہوں پھر اس کے بعد بیٹھتی کھانا وانا کھاتی ہوں اور میں ہاں ایک چیز ہے میں میں پھل کھاتی ہوں ہمیشہ تاکہ شریر صحیح رہے کوئی دقت نہ ہو انار کیلا یہ تو میں روز کھاتی ہوں
صحیح کہہ رہی ہیں اصل بات کیا ہے ہم لوگ جو آج کل کھا رہے ہیں سبزی کو دال یہ سب کلی ہی دیکھ لو مجھ سے بتائے میں نے تڑئی بنائی ایک دم پتلی پتلی مارکیٹ سے ترائی لے کر آئی پتلی ترائی کتنی ہے اچھی ہوتی ہے اور ایک دم سو اور جب کی میں وہ گل نہیں رہی کڑھائی میں جتنی جلدی مل جاتی ہے اور اس کا کلر بھی چینج ہو گیا بلیک کلر ہاں اب پتا وہ کتنے نقصان دے فیر میں نے اس کو پلٹا گر میں فیر کوکر میں چاڈایی ہو گلی ہے نہیں اس کا کلر ایک دم
ارے آج کل ہمم آج کل کتنا وہ ہوتا ہے ملاؤٹی کتنا ہوتا ہوتا ہے اور سبھی جو کھاد واد ہوتے ہیں نا یے سب بہت ملاوٹی آتے ہیں
اب بتاؤ ہم لوگ کچھ بھی کھاتے ہیں پیسہ الگ جاتا ہے اس مہنگائی کے زمانے لگتا ہے یا نقصان
وہی تو بڑی اس سمے کتنی دکت ہوتی ہے پہلے کی طرح نہیں رہ گیا اب پہلے کے زمانے میں کتنا اچھا رہتا تھا نا مطلب چائے جو بھی کھا لو شریر میں لگتا تھا ہمم کوئی دک کد بھی نہیں ہوتا تھا
لوگ کہتے ہیں کی وہ چل نہ چل
شادی اور یے سب یے ارے یے سب دادی وادی ہماری مطلب ابھی بھی ہیں زندہ لیکن اتنی اسٹرانگ ہے کچھ کہنے کے لیے نہیں بوڈی ہے ایک دم ہو گئی ہے لیکن اپنا خود کام کرتی ہیں
بتا تو نہیں ہم لوگوں زیادہ اس کو
ہیلو
ہاں ہاں آواز
ہاں ہاں نہیں آ رہی کٹ کٹ جا رہی ہے آپ کی آواج
اچھا شیر نیٹورک کی وجہ سے
ہمم
ہم لوگ میں بس یے سمسیا ہے تم سے تھوڑا سا ابھی تو ذرا چلیں گے کام کریں گے تساس
ہمم پھر وہ لوگ ساس لوگ پھر اپنے تانے بولتی ہیں کہ مطلب پہلے زمانے میں میں ہم لوگ اتنا کام کرتے تھے ایسے رہتے تھے مطلب سب کچھ بتاتی ہیں کی شروع سے لے کے کہ صبح اٹھ جاتے تھے چار بجے فیر رات کو ہم لوگ وہی بارہ بجے سوتے تھے ارے سب کچھ اپنا بتانے لگتے ہے تو اتنی غصہ آتی ہے
اچھا
تھوڑا سا تھوڑا سا بھی بیمار ہو جاؤ ترنت کہیں گی پتا نہیں کیا ہو گیا ان لوگ کو کھ تی ہیں شریر میں لگتا ہی نہیں ہمیشہ بیمار ہی بیمار رہتی ہیں
ہم لوگ بچے کو بھی چھوتے ہیں بچوں کی بچوں کو کون دیکھے گا نہیں دیکھتے ہیں آج کل کے دور میں بالکل جی
جی ہاں کوئی نہ بچوں کو دیکھتا ہے نہ کچھ کرتا ہے ہم ہی لوگ کے اوپر ایک دن اتنا پریشر رہتا ہے کہ خود ہی تم لوگ کام پورا کام پورا کرو صبح سے اٹھ جاؤ ناشہ بناؤ پھر دوپہر کا لنچ بناؤ پھر شام کا چائے چائے وغیرہ بنا بنا کے دو اس کے بعد پھر رات کو کھانا سب کو بنا کھلاؤ پھر برتن دھولو ارے بہت کام ہو جاتا ہے
لگتا ہی پہلے شادی سے پہلے کیا تھی ماں دیکھو سارا کام کرتی تھی سارا کام کر پھر بھی شا دی کے بعد تو کام کر خ م جی
ارے شادی کے پہلے کی تو بات ہی الگ تھی شادی کے پہلے نہ کسی کو روک ٹوک نہ کچھ چاہے جیسے اپنا کھاؤ پیو چاہے جیسے رہو یہاں تک ممی بھی کچھ نہیں بولتی تھی ممی بھی ہر ایک چیز کی پرمیشن دیتی تھی کہ جاؤ جیسے رہنا ہو ویسے رو جو کرنا ہو ویسے کرو ارے اب تو شادی کے بعد اتنا وہ ہو گیا ہے تام جام کہ من کرتا ہے سب چھڑ چھڑ کے کہیں الگ چلے جائیں کہیں سکون سے زندگی بس اک اکیلے بس اکیل
ہاں ہاں
ہوں پھر بچے ہمارے آ جاتے ہیں بچے اتنا پیار سے ہمم
اچھا جب تک کی شادی ہوئی نہی تھی تو ہم لوگ
ہمم
جو انوں کے پیرنٹس ماں ہے گ اچھی ہے سب اپنی لی کا ہم لوگ کو پوھنا پڑتا ہے وہ ہم لوگ بہت اچھی شادی ہو جی کہ ہم لوگ بھی ایسے نہیں بہت گانیاں ب پوچھنا نہیں ساس د فبڈ ارے کہاں کہاں تک نہیں سوچے کہاں تک کیا اسی وجہ سے تکلیف نہیں سکتی داداتے بول
ہمم اور کیا ارے جب تک شادی نہ ہو تب تک بات ہی الگ ہوتی ہے
چ جائےی سامو چ بہت سمگتی توتی وپ کرور یہ رکہو پورا دن تمہارے پاس کام ہی کیا ہے
اور کیا یہ تو بول تے ہے پورا دن کے تمرارے پاس کام ہی کیا رہتا ہے تو کام ہی کیا کرتی ہے بس تھوڑا سا کام کر لیتی ہوں اس میں تھک جاتی ہو تم لوگ اور بولتی پہلے زمانے میں اتنا کام ہوتا تھا ہم لوگ آٹا خود پیستے تھے ایسا خود کرتے تھے ویسا اپنا سب ایک ایک کہانی سناتی ہیں
ہاں سل میں تم لوگ مکسی میں پیس لیتی ھو اسی سے تو گیس بن تی ہے اسی سے تو ساری بیماری والے سنگ میں بیٹھ کے مسالہ پیسو سنگ میں بیٹھ کے اب بتاؤ اتنا کام رہتا ہے بچوں کو دیکھو اس کو دیکھو کیا سنگ مسالہ پیسیں گے بتاؤ
اور کیا پہلے کے دیکھو پہلے کے زمانے میں سب لوگ بچے کو دیکھتے تھے آج کے زمانے میں کوئی بچہ چھونا نہیں چاہ تا سب چاہتے ہیں کہ میں اپنا مست رہوں
پہلے کی طرح بچے بھی نہیں رہے اب
ہاں یہ بات بالکل صحیح
پہلے کی طرح بچے پہلے بچوں کو جہاں بیٹھا دو وہ کر دو بچے وہیں بیٹھ جاتے تھے وہی سب کرا کرتے تھے اور اب آج کل کے بچے آفت ہے اما سامنے دکھے اور کہتے ہیں کہ ایسا وہ کر دیا ہے تبھی بچوں ا کو اما سامنے دکھے ورنہ پہلے کے بچے اچھا پہلے کے بچے بتاتے تیل ویل لگا دو ہم لگ سھے رہے ہیں اپنا پڑے سویا کرتے تھے آج کل کے بچے کہاں وہ تو بس اما کی خوشبو لگے جب تک اما بیٹھی ہیں تب تک لیٹے اٹ گئے ان کو دیکھو ان کے ساتھ کام بھی کرو سب کچھ کرو چلیے اچھا پھر بعد میں بات کرتے ہیں ٹھیک ہے
جی ہاں جی ہاں ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک بائے
با